ہلو وعلیکم اللام علیکم بھائی جان
مالکم سلام مالکم سلام بھائی جان ملکم سلام
کیسے ہو
جی بڑھیا سب خیریت سب کہہرییے تھے بھائی ج ہم سب کہ رہیے تھ
اور بتاؤ کیا لجیں
سب بڑھیا آپ سنایں
تو جناب آج ہم ایک ایسے ایک ٹاپک پہ گپتگو کریں گے جو بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کسی کو پسند ہے جیسے کہ انڈور گیمس اور آؤٹ ڈور گیم سنا ہے نا آپ نے جناب ان کے بارے میں
ہاں سنا ہے بالکل کیوں نہیں
جیسے کہ نا کہ آج کل کچھ لوگ موبائل ہے اور کیرم جیسے انڈور گیم پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے وہ بھی ہیں جو کرکٹ پسند کرتے ہیں فٹ بال پسند ہے کبڈی پسند ہے جیسے آؤٹ ڈور گیم کی دیوانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جناا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سا تو سوال یہ ہے جنا ان میں سے بہتر کون ہے آخرکار
ان میںس بی سر
ہاں
دیکھیے آج اسی آج اسی موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ انڈور گیم کیا ہوتا ہے اور آؤٹ ڈور گیم کیا ہوتا ہے اور ان میں فون س رہر ہاں تو د
پہلے ایسا نہیں کرے ان ان انڈ گمس کے بارے میں بات کریں جناب
جی بالکل جیسا آپ کہیں جیسا آپ فرمائیں
تو جناب سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ انڈور گیمس ہوتے کیا ہے میں سے پتا ہے نہیں
دیک جی جی میں ای ب آ کو بتاؤں دیکھے ایسے کھیل جو گھر یا کسی بند جگہ کے اندر کھیلے جاتے ہیں انہیں انڈور گیم کہا جاتا ہے
اچھا جیسے ج جیسے کیرم کھیلتی ہیں بیٹھ کر ست رن کھیلتے ہیں
جی جی بالکل لوڈو ہاں اور جو سپ سے سیڑی وغیرہ ہے نا تو ایسے گیم جو گھر کے اندر کھیل جاتے ہیں انہیں انڈور کہتے ہیں یعنی ڈور مانےتے دروازہ اور گکز چار دیواریی کے اندر کھیلے جاتے ہیں نا تو انہیں انڈور گیم کہا جاتا ہے
یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس میں فزیکل ایکٹیوٹی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ ایک جگہ بیٹھ کر آ گیموں کو کھیل سکتے آنند لے سکتے
جی بالکل بالکل ہاں جی فزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن وہ میں بتاؤوں ٹھیک ہی ہے ج میں فزیکل ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے لیکن وہ نی نہیں ہوتی ہے جتنی کہ آؤ گیموں کی اپیکھا اس میں بہت کم ہوتی ہے اپنی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں صرف صرف کیا ہے کہ نگاہیں اور دماغ سکری رہتا ہے
مطلب مانسک دماغ کا کھیل ہے نا برین کا اس کا مطلب آپ یہی کہہ رہا ہو
جی دمار دم
جناب جو چیس کا کھیل ہے وہ اسی اسی میں آتا ہوگا نا پری اس میں
ہاں چیس ہے کیرم ہے یہ سب اسی میں آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی
تو پھر پھر جناب یہ بتاؤ کہ پھر آؤٹ ڈور گیمس کیا ہے پھر آؤٹ ڈورس کون سی ہیں
جو ان انڈور گیم ہوتے ہیں ان کےپریت سے آؤٹ ڈور گیم ہوتے ہیں جیسے کہ کھلے میدان یا باہر کھیلے جاتے ہیں کے لیے سنیے سجے پہلے آپ
ہوں جناب جناب
اس کے لیے بہت ساری زمین کی آوشکتا پڑتی ہے بہت بڑا و جیسے کھیلنے کے لیے بڑا میدان ہونا چاہے چاہیے بچوں کے لیے کم سے کم ایک دو دو تین ایکڑ کا کم سے کم جس میں لوگ آتے پانی سے کھیل سکیں بچے ہاں تو وہ آؤٹ ڈور کے اندر آتے ہیں اب دیکھے ہاں ہاں ہاں بالکل جی جناب
جیسے آپ کرکٹ کر اکے ہو گیا کبڈی ہو گیا بیڈمنٹن وغیرہ ہو گیا یہ سبھی
جی جناب آپ نے بالکل صی فرمایا
جناب یہ یہ بک گم ایک جگہ بیٹھ کر گھر کی چار دیاری کھیلے جائ وہ انڈ گم اور باہر کھیل جاتے کھلے میدان وہ آؤٹ ڈور گیمس جناب اگر ہ ج یہ تو ٹھیک ہے جناب لیکن جو انڈور گیمس ہے نا جیسے آپ نے بات کی شطرنج کی لوڈو کی کیرم کی چیس کی ویڈیو گیمس کی تو کیونہ بہت سارے فائدے ہوتے ہوں گے پھر تو
فائدے تو ہوتے ہیں گیمس دیکھی گیمس تو کیسا بھی ہو اس کے فائدے سے ہوتے ہیں تو میں آپ بتا ہوں جیسے دیکھی جو انڈور گیم ہو ان میں ابھی میں نے بتایا کہ اس میں دماغ زیادہ سکری رہتاا ہے تو اس میں دیکھیے دماغی دماغ کی شہلیت میں اضافہ ہوتا ہے ایکاگرتا اور ہاں ہاں ایکاگگرتا اور توجہ بڑھتی ہے خراب موسم میں بھی کھیلے جا سکتے ہیں جیسے مان لیجے باہر برسہ ہو رہی ہے اور آپ اندر بیٹھ کے گیم کھیل سکتے آؤٹ ڈور گیم میں ایسا نہیں ہوتا ہے
تو جناب اگر سطرنج کی بات کریں سترنج جیسے کھیلوں کی تو سوچنے کی قبدت بھی بڑھتے ہوں گے پھر تو
جی بالکل بالکل کیوں نہیں جی بالکل
اور اور پھر پھر آؤٹ ڈورس بات کریں تو آؤٹ ڈورس کی
دیکھیو گیمس ڈ میں بتاؤں گا آپ کو کہ گیمس کا تو کام ہی یہی ہے کہوگوں کی مینٹلٹی کو بڑھانا سوچنے سمجھنے تاب کو گکست کرنا
جی جناب یہ بالکل بات عام ہے نہیں جناب یہ بالکل آپ نے بہت بڑی بہت بڑھیا بات فرمائیے کہ جو انڈور گیمس کے فائدے کی آپ نے بت نا کہ دماغی ست میں اضافہ ہوتا ہے ایکتا اور توجہ بڑھتی ہے خراب موسم میں بھی کھیلے جا سکتے ہیں ویسے چاہے کیسا بھی موسم ہو آپ کو کہیں بھی جان کیضرورت نہیں آپھر بیٹے
ہاں اس میں کیا ہے یہ تو گھر کے اندر کھیل سکتے ہیں نا
ہ اور سترنج جیس کھیلے نا اگر آپ چیس جیسے کھیل کھیل رہے ہو تو وہ سوچنے کی کوولت بھی بڑھاتے ہیں مطلب مینٹلٹی اتنا ہائی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کا تھوڑی دیر دماغ میں کام کرے نا تو آپ گیم کو ہار جاؤ گے
جی ہاں بالکل
جب جبک آؤٹ ڈور گیم ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے پپریت ہے وہ کیا ہے آؤٹ ڈورس گیم کی اگر بات کریں نا جناب تو وہ ج جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اس میں سر جی مضبوط ہوتا ہے پھرتیلا بنتا ہے ٹیم ورک اور انوشاسن سیکھنے کو ملتا ہے لیڈر شپ سیکھنے کو ملتی ہے تناؤ کم ہوتا ہے من خوش رہتا ہے کیونکہ کیا ہے باہر کی گیم ہوی نا آؤٹ ڈور جیسے کرکٹ میں کرکٹ کی بات کر لیں جناب آج کل کرکٹ کا بہت بڑا رول ہے آپ نے کہیں بھی دیکھا ہو کرکٹ ہر جگہ کھیلنے کی بھی بات مل جائے گی ٹھیک ہے جناب تو کرکٹ کی گیم کی بات کر کرکٹ کی جنا م میں پہل آپ کو کہ کرکٹ ایسا گیم ہے جس میں گیارہ لوگ کھیلتے ہیں کم سے کم اور ان سے ایک ہ پلیئر ایسا ہوتا ہے وہ ان کا ٹیم لیڈر ہوتا ت کرتا ہے کہ کون سا کون سے بالر سے بال پنکوائی جائے کون سے بیٹ بلو جائے یاپنر ڈالے یا فسٹ بالر ڈالے یا ہم گیم کو کیسے جیت سکتے ہیں تو یہ سارے مینٹٹی ایک طرح لیڈر شپ اگڑنے کا موقع بھی دیتے ہیں نا یہ گم آؤٹ ڈور
بالکل
اور سب اور سب سے بڑی بات ہے کہید میدان میں دوستوں تو ساتھ کھیلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا جناب
بالکل کیوںک د آٹ ڈور آؤٹ ڈور گیم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے ہمارے جتنے متر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع پنتا ہے
اور ویسے ہوں جی جناب نہیں نہیں جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فائدوں کی بات کی لیکن انڈورس گیمس کے اور جو آؤٹ ڈور گیمس کے نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اگر انڈور گیمس کے نقصان کی بات کریں نا کہ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ویڈیو گیم کھی رہا ہے نا ا موبائل کا پروگ کر رہا ہے لوڈو کھیل رہا ہے یا چیس کھی رہا ہے تو اس کی شاریک ک کم ہو جا سکتی ہے نا وہ فزیکل ایکٹیوٹی پہ دھیان د ہی نہیں پائے گا
ہاں وہ تو ہے دیکھو
اور اس کا آنکھوں پہ بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے
کیوں ہاں وہ یہی تو ہے کیونکہ اس میں شریر وہ نہیں رہتا ہے ایکٹو نہیں رہتا ہے اس میں شریر
ہوں
خریید کریا اگر ہاں یہ مائنڈ گیم ہوتی ہیں اس میں اگر شریر کریا شیل نہیں ہوگا تو پھر تھوڑی دقت ہو جاتی ہے
لیکن اس آؤٹ ڈور گیمس میں ٹھیک اس کےپریت ہے اس میں فزیکل بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے خراب موسم میں کھیلنا مشکل اور ہو جاتا ہے گرنے کا ڈر رہتا ہے یہ سب چیزیں ان میں دقت آتی ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے
دیک یہ اب یہ تو ہر ہے ہر چیز کے تو پہلو ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا پر کیسے چلا جائے گا
تو بھائی جان اگر آ ہ بھائی جان اگر دیکھا جائے تو آخر ان دونوں میں سے ا بہتر کون ہے انڈور گیمس یا آؤٹ ڈور گیمس
دونوں میں سے بہتر تو دیکھیے میرے خیال سے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں
مطلب
مطلب مطلب یہ کہ دیکھو انڈور گیمس دماغ کو مضبوط بناتے ہیں جبکہ آؤٹ ڈور گیم جس میں خ تندرست اور آؤٹ ڈور گیم جو ہوتے ہیں وہ شریر یعنی جسم کو تندرست رکھتے ہیں
یعنی یعنی اچھا مطلب بالکل صیح سب سے یہیاست بہتر راستہ یہی ہوگا کہ دونوں کو بیلنس بنا کے رکھو یہی تو نا جناب
ہاں
سبحان اللہ کیاب یہ تو بات آپ نے بالکل مست کہی ہے ہ
دیکھیے دونوں کے بیچ سامجس ہوگا تو اچھا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں نا کہ چاہے کون سا بھی گیم ہو ضرورت جتنی اس کی آوشکتا ہے تو اتنا کرنا چاہیے اگر ضرور زیادہ کرو گے تو پھر وہ تھوڑا پریشانی کو دیتا ہی ہے چاہے وہ اب دورج انڈور
نہیں جناب میں نے اس کے بارے میں کاوس بھی سنی ایک چھوٹی سی لائن ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بتانا کہ اچھی صحت اور تیز دماغ دونوں مل کری کامیاب کی بنیاد رکھتے ہیں جیسے کہ ایک لائن اور ہے اس کے بارے میں کھیل صرف منورنجن نہیں بلکہ زندگی کی بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہے
جی بالکل یہ تو بالکل باضف بات ہے آپ کی اس میں کوئی دو رائے نہیں
ویسے ویسے بھ جان آپ سے بات کر کے بالکل اچھا لگا آپ نے آؤٹ ڈورس کی گیم کی بات کری انڈور گیمس کی بات کری آپ نے ان کے فائدوں اور نقصان کے بارے میں بتایا آپ سے گیمس کے بارے میں گتگ مطلب گ گتگو کر کے بہت اچھا لگ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو دھیان رکھا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے اور اپنا اننتی کر سکتے
ج سے ہاں اس سے کیا ہے اپنی مٹلھ کو اچھا کر سکتے ہوں مینٹلی اچھا ہو سکتا ہے
گر جناب اگر خدا کی مر ہوئی تو آپ سے روب رو ہوں گے اور ایک بیٹھ کے اس ٹاپک کے بارے بستار سے چرچا کریں گے آپ کو ٹھیک ہے جناب ٹھیک خدا حافظ